آپ مج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
رکھ ملاوااز صاف ساری
آ بلیز تھوڑا اپنی آواز اونچا اونچی کیجیے اور اپنے نیٹورک کنیکشن کو صحیح سے دیکھ لیجیے
ہیلو
ہاں جی بوولے
جی اب آ رہی ہے
جی جی بالکل کیا آواز ٹھیک سے ارہی ہیں
جی کیسا رہا آپ کا دن گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ ہمارے گھر پہ سب خریت سے ہے آپ بتائے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے سب صحت یاب ہے
ہا ہا ہا
ہم نے سنا تھا کیا آپ کی صحت تھوڑی ناساز ہے کہ اب آپ کی صحت میں بہتری آ گئی ہے
پڑتیا سری پ
جی اللہ آپ کو اور بہتر کرے آپ بتیں آج کل آپ زندگی میں کیا کر رہی ہوتی کس مصروفیات میں مصروف ہوتی ہے
ہونے والے مختلف ساری مہا
ہاں
نے کرنے
جی آپ کیا بول رہی ہیں جی جی
ہیلو
جی جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کیا بول رہے
میں اس کے والے میں نے سنا ہاں جی بولیے اس نے ہار ڈال کے آنا سمھتا وہاں ٹھیک ہے کر انیا ہاں سوری معافی چاہتی ہوں میں
جی جی جی ہے نا ہے مری
اگر جاتیوں میں جہا ہنا آ ہاں بولیے
جی اور یے آپ ہاں آپ کو آج بتانا چاہوں گی کسی چیز کے بارے میں
جی کس بارے میں آج بتانا چاہے گی میں
آن تعلیم کے بارے میں
ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
جی میں آپ کو آن لائن تعلیم کے بارے میں بتاؤں گی
جی جی بات کیجیے آپ اس بارے میں
جی آن لائن تعلیم یعنی ٹیکنالوجی نہ نئی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے بہت آسان بنا دیا ہے آج اسٹوڈینٹس گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن لیکچر دیکھ سکتے ہیں کورسز کر سکتے ہیں اور دنیا بھر کے ٹیچر سے علم حاصل کر سکتے ہے آن لائن تعلیم کا سب سے یے بڑا فائدہ ہے کہ وقت کی بچت ہوتی ہے اور سفر بھی نہیں کرنا پڑتا ہے ہر شخص اپنی سہولیات کے مطابق سیکھ سکتا ہے لیکن کچھ کچھ چیلنجز بھی ہے اس چیز کے ساتھ آ آن لائن تعلیم کا مقصد ہے کی سب بچے اچھے سے پڑھے اور اپنی سہولیات سے پڑھے لیکن ہر اسٹوڈینٹ کے پاس ایک اچھا انٹرنیٹ اور ضروری ڈیوائس نہیں ہوتے کبھی کبھی توجو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے میرے نزدیک آن لائن کلاس اور آن لائ اور آن لائن کلاس اور کلاس روم تعلیم دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے اگر دونوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو تعلیم مزید بہتر ہو سکتی ہے جی آ میں چاہوں گی کہ آپ آ بتائے آ مشاعرے میں خواتین کا ایرا کردار
جی جی آپ نے بہت ہی اچھا موضوع چنا ہے بات کرنے کے لیے
جی جی جی
تین کستی بی معاشرے میں بول آ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے وہ صرف ایک گھر کو نہیں بلکی پوری نسل کی تربیت کرتی ہے ماں بچے کی پہلی استاد ہوتی ہے اور اس کی تعلیم اخلاق اور شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے آج کی خوات تین تعلیم صحت سائنس تجارت اور مختلف پیش شو جو میں اپنی صہے آ صلاحیتوں کا اظہار کر رہی ہے وہ ڈاکٹر ہو انجینئر ہو سائنٹسٹ ہو یا آنٹرپنور بن کر وہ معاشرے کی ترقی میں حصہ لے رہی ہے ایک طرح کی یافتہ معاشرہ وہی ہوت تا ہے جہاں مردوں اور خواتین دونوں کو تعلیم اور ترقی کے برابر موقع ملتے ہیں ہمیں خواتین کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی صلاحیتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے کی کی آخر میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خواتین کی ترکی معاشرے کی ترکی ہے
بالکل بالکل آپ نے بہت صحیح کہا میں بالکل
جی آپ بھی اب مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو گھر کے ماحول اور تربیت کے بارے میں بات کرنی چاہیے بہت ہی اہم موضوع ہے یہ
جی بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گھر کے بچے کی پہلی درجگاہ اس کا گھر ہوتا ہے بچہ سب سے پہلے اپنے والدین اور گھر کے بزرگوں سے سیکھتا ہے اس لیے گھر کا ماحول اس کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتا ہے اگر گر میں محبت احترام اور سچائی کا ماحول ہو تو بچے بھی وہی عادتیں اپناتے ہیں لیکن اگر ہم گر میں لڑائی جھگڑے بد زبانی ہو تو اس کا بسا برا اثر چو کی تربیت پر پڑتا ہے والدین کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے اخلاق ایمانداری اور ذمہ داری کی تعلیم دے اور ان سے اچھی ان کے لیے اچھی مثال بنے ایک اچھا گھر ایک اچھے مشاعرے کی بنیاد ہوتا ہے شکریہ جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کو کوئی بچپن کی ایسی یادیں ہے جو آپ بتانا چاہیں گے
جی جی بالکل ایک چولی بچپن کی تو بہت ساری یادیں ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی بٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہے کہ بچپن زندگی کا سب سے حسین اور بے فکر دور ہوتا ہے اس دور میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈ دیتا ہے اسکول کے دوست ٹیچرس کھیل کود عید کی خوشیاں اور گھر والوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت بچپن کی خوبصورت یادوں کا حصہ ہوتا ہے بچپن کی یادیں ہمیں ہمیشہ مسک کرآے پر مجبور کر دیتی ہے یہ یادیں ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل خوشی صرف بڑی کامیاب کامیابیوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی ہوتی ہے اس لیے ہمیں اب اپنے بچپن کی اچھی یادوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا چاہیے اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک نئے موضوعہ بات کرے جس میں آتا ہے نئے ہنر سیکھنے کی اہمیت
نئ ہنر کی اہمیت جی جی
جی جی
جی میں بتانا چاہوں گی کہ آج کی ہ جی آج کی تیز طرفہ جی تو میں بتانا چاہوں گی آج کی تیز رفتار دنیا میں صرف تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہے ہر انسان کو نئے ہنر بھی سیکھتے رہنا چاہیے نئے ہنر انسان کی صلاحیتوں کو بڑھ تے ہیں اور اس کے لیے نئے مقام پیدا کرتے ہیں کمپیوٹر چلانا کمیونیکیشن اسکلس کوکنگ لینگویج سیکھنا یا کوئی پانی ہنر حاصل کرنا ہماری شخصیت کو مضبوط بنا دیتا ہے جو لوگ نئے ہنر سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہے وہ ہمیشہ بدل ہوئے حالات میں اپنا بہتر مقابلہ ادا کر سکتے ہیں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا اس لیے ہمیں روز نہ کچھ نیا نیا سیکھنا چاہیے کیونکہ نیا ہنر ہمارے مستقبل کے لیے ایک نیا دروازہ کھولتا ہے شکریہ
بالکل بالکل اب میں اسی کو آگے بڑھا کر بات کرنا چاہوں گی زندگی بھر سیکھتے رہنا چاہیے یہ اسی کے اسی کے اسی موضوع کے دائرے میں آتا ہے تو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی جیسا کہ آپ جانتے ہو انسان جب تک زندہ رہ تا ہے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے نئے ترجوبات نئے لوگ اور نئے حالات ہمیں روز پوچھنا کچھ نیا سکھاتے ہیں آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے سے علم حاصل کرنا پہلے سے بہت آسان ہو گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ہم کتاب ہو انٹرنیٹ اور تجربے رکھنے والے لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جو لوگ سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں وہ ترقی کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو لوگ ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ ہر دور میں کامیاب رہتے ہیں آخر میں میں اتنا ہی کہوں گی کہ سیکھنا ایک سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے
جی بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا
اب میں ایک اور بتا ہوں جی جی میں آپ کو اب چاہتی ہوں آپ اس بارے میں بات کیجیے کہ اگر ہم انسان جیت ہار پہ ڈیپینڈنٹ رہا کیونکہ ہار ایک زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے تو آپ پلیز فیلئر کے بارے میں بات کیجیے
جی جی جی جی میں آپ کو بتاتی ہوں ہر انسان جو اصل میں ہوتا ہے نا ہر انسان اپنےاو میں کبھی نہ کبھی ایک ناکامی کا سامنا کر سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے لیکن ناکامی زندگی کا انت نہیں ہے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا بلکہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے لیکن ناکامی زندگی کا انت نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جب ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اپنی غلطیوں سے جائزہ لینا چاہیے ہر ناکامی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق سکھا دیتی ہے دنیا کے بہت سے کامیاب لوگ پہلے کے پہلے میں مرتبہ ناکام ہوئے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مح نت جاری رکھی اسی اسی استحکامات کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہے آج اسی لیے ہمیں کبھی بھی ناکامی سے گھبرانا نہیں چاہتے اور صبر اور اور جن لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کامیابی کی کنجی کے لیے جی ہماں میں الودوداع لینا چاہوں گی
جی جی آپ نے بہت اچھی س سیکھے دی ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے انشاء اللہ اگلی بار ضرور بات ہوگی چلے اپنا دھیان رکھ رکھے گا خیال رکھے گا اللہ حافظ
جی اللہ حافظ ال